السلام علیکم
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں شکر الحمد اللہ
اور کیا کر رہے ہو
اور باکی سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سبھی ٹھیک اور بتاؤ آپ کے وہاں سب بھی ٹھیک
ہاں شکر الحمد اللہ مجھے لگ رہا ہے دم بہت ہے آج
ہمم پاور نہیں ہے
پاور ہے
الگ سوتی ہو
ہاں ہاں
دادی کے پاس کون ہوتا ہے فیر
میں ابھی دادی کے پاس ہی سوتی ہوں
ہمم
تو یے اس میں کیا بول رہے ہیں فی الحال میں اسی کے پاس سوتی ہوں لیکن میں الگ سوتی تھی جب سے دادی بیمار ہوگی تب سے میں اسی کے پاس سوتی ہوں
میں بھی مطلب میں بھی ابھی مطلب دادی کے پاس ہی سوتی ہوں مطلب جب سے میں پیدا ہوئی ہوں مجھے مطلب مجھے وہ نہیں پتہ ہے کی میں کب ماں کے پاس سوئی ہوں وہ مجھے یاد نہیں ہے مطلب مجھے یاد ہے کے میں دادی کے پاس ہی مطلب بول رہا ہے ہیں کی جب سے مطلب میری سوچ آئی ہے مطلب مجھے پتا ہے کی میں اسی کے پاس مجھے لگ رہا ہے کی کیا میں نے اس کا اسی کا دودھ بھی پیا ہے
اچھا اچھا ٹھیک
ابھی بھی اسی کے پاس میں سوتی ہوں ہاں جا جب سے مطلب دادا بیمار ہو گیا تھا نا فیر ایک دن میں ایسی سوئی تھی مطلب جب اس کا مطلب مارنے کا ٹائم تھا وہ بول رہے کہ چالیس دن سے پہلے انسان کو پتا چل رہا ہے کی اس کو مارنا ہے فیر جیسے میں اس کے پاس سوئی کی مجھے کوئی انسان آیا مطلب رات کے دو بجے فیر کیا ہو گیا فیر میں تب سے نہیں سوری تھی وہاں فیر میں نے فیر میں اندر پاپا اور ماما کے پاس سوتی تھی الگ بستر میں مگر وہی تب سے میں ڈر گئی تھی نا کچھ عجیب سا مجھے لگ رہا تھا تو فیر میں نے الگ میں نے بولا کہ نہ میں نہیں سوں گی اب میں فیر سے اسی کے با دادی کے پاس ہی سوتی ہوں
میں نے ان کو کبھی الگ نہیں چھوڑا ہے اور میرے پاپا کن ایسا ہے کی جب تک یے ادھر ہے تب تک انی کہ پاس اور جب تک آپ ادھر ہو تب تک انی کے پاس سو جاؤ
اچھا جی ٹھیک ہےاچھا ابھی فل حال آپ ادھر دادی کے پاس سوتی ہو
ہاں میں پہلے سے ہی اسی کے پاس سوئی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک
میں نے آج آج تا آج تک کبھی بستر الگ نہیں کیا ہے میں اسی کے پاس سوتی ہو مطلب بستر الگ الگ ہے
مجھے ما مطلب کمرہ ایک ہی ہے لیکن بسترا الگ الگ ہے
الگ الگ ہاں سوتے الگ الگ ہے ہم
اچھا اچھا ہاں مجھے بھی مطلب جب بیمار ہوگئی ہے نا
ہوں
تب سے ہمم مطلب میں اور ماما ادھر ہی سوتے ہیں کیونکہ اس کو ہوتا ہے نا را رات کو کچھ
ہوں
کے لیے کیا کروں گی اس لیے
چھوڑو ہاں
کیونکہ مجھے پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے
آپ کو کیا سمجھ آئے گا یہ کیا مانگ رہے ہے اب آپ کی ماما کو ہی سمجھ آئے گا
پھر وہی سوتی ادھر میں بھی سوتی ادھر لیکن بستر الگ الگ ڈالتے ہیں لیکن سو سوتے ایک ہی جگہ ہے خالی پاپا سوتا ہے اب میرے کمرے میں
اچھا
ہوں جب تک یہ ہے تب تک ایسے ہی کرنا ہے
ہوں
یہ پتہ چلتا تب جب انسان
مطلب آج ہمیں پتا چل رہتا ہے ہمارا دادا کیا تھا کتا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں
وہ کام وام کرتا تھا کچھ
کچھ نہ اس کو پتا اس کو چودہ سال ہو گئے مطلب ایسے بیٹھ مطلب ایک ہی جگہ نہ مطلب وہ ہوتے نا آج کل کے وہ مطلب بزرگ ہوتے ہیں سڑک پہ بیٹھنا یا وہاں یہاں جانا رشتے داروں کے پاس جانا ہمیں اس کو یہ عادت ہی نہیں تھی مطلب ہمیں یہاں سات سال ہو گئے اس میں مطلب شفٹ ہوئے مکان میں دوسرے مطلب ان سات سالوں میں وہ بچارہ کیا گیٹ سے باہر ہی نہیں نکالتا تھا مطلب ایک ہی کمرے میں ہمیں ہمیں گھر میں پارک وارک ہے مطلب وہ بچارہ کار تھا وہیں پہ مطلب بیٹھتا تھا وہاں یہاں مگر گیٹ سے باہر نہیں نکلتا تھا
اس کو کوئی بچارے کو جانتا بھی نہیں تھا اگر انسان کبھی کوئی آتا تھا نا ہمارے یہاں پھر بولتی یہ کون ہے ہمیں لگا تھا یہ گزر گیا ہے یہ زندہ ہے اب بھی از حم مطلب انسان اس کو پھر کیا
آتی ہے یاد میں نے بولا تھا نا مطلب جو انسان اتنا اچھا ہوتا ہے نا نیک ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالی جلد ہی بلاتا ہے اپنے پاس
سچ میں
بہت اچھا ہوگا مطلب اس حساب مطلب جیسے اب ہو رہی ہو ویسے اس حساب سے وہ مجھے لگتا وہ بہت اچھا ہوگا
بہت بہت اور ہمیں اس نے ایسے پالا ہے خدا کی قسم میں کیا آپ کو بولوں گی کیا انسان تھا مطلب ہمیں کبھی دادی جو ہے نا مطلب اگر لیٹ ہو جائے گا نا کھانے میں وہ کھاتی ہے پھر سو تی ہے مطلب ہماری دادی اگر اگر ہمیں ہمارے گھر میں کوئی فیملی مطلب ہوتا تھا نا باہر
ہمم
کیا ساڑھے گیارہ بارہ بجے کیوں نہ آتا وہ ہمارا مطلب وہ جو دادا ہے نا وہ ویٹ کر رہتا تھا تک میں کیا کھاؤں گا اس کے بغیر مطلب وہ بیچارہ پھر بولتا تھا کہ کیا میں کیا کھاؤں گا اس کے بغیر نہ جب تک وہ نہیں آئے گا میں تب تک اس کا ویٹ کروں گا میں تب تک نہیں کھاؤں گا کھانا وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتا تھا جب تک وہ نہ آئے گا جب تک جس کا ہم ویٹ کرتے ہوئے مطلب جب تک وہ نہیں آتا تب تک وہ بھی نہیں کھاتا تھا کھانا مطلب بزرگے کو بیچارے کو بھوک لگ مطلب جلد ہی کھاتا جیسے مطلب دادی کھاتی ہے
ہاں
مطلا وہ نہیں مانتا تھا وہ بولا نہ جب تک نہیں آئے گا تب تک میں بھی نہیں کھاوں گا میں آپ کے آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا مجھے کہاں آئے گا مزہ اکیلے کھانے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا بہت اچھا نیک انسان تھا اللہ تعالی جنت ال فردوس عطا کرے
کہ دادی لڑائی وڑائی مت
کون دادی ایک میں بول رہی ہوں نا یہ تھوڑی خطرناک تھی مطلب بہت مطلب وہ وہ سب کو پتا ہے مطلب ساس کیسی ہوتی ہے
ہاں
میری ماں کو بہت زیادہ اس نے تنگ کیا تھا مگر جو اس کا یہ ہے نا سسر مطلب کچھ بھی نہیں مطلب بہت کچھ مطلب اس نے میری ماں کے لیے بھی کیا ہے میرے باپ کے لیے بھی ہے ہمارے لیے خاص کر ہمارے لیے بچوں کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے
تمہارا مطلب کوئی چاچا ہے مطلب جو بھائی مطلب آپ کے بابا کا بھائی
مطلب جو میرا بابا ہے نا اس کو ایڈپٹ کیا ہے ہاں
اچھا ٹھیک
ہاں اصل میں جو یہ ہے نا مطلب ہماری دادی اس کا کوئی بچہ نہیں ہے یہ میرے پاپا کی پھوپھی ہے ہاں جو ہمارا چاچو ہے نا چاچو یا پھوپھیاں ہے ہماری مطلب وہ بھی اچھی خاصا ہے مطلب وہ بھی بھی آپ نے مطلب وہاں بھی ان کے ساتھ اتنا بھی نہیں ہے مطلب ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارا چاچو ہے ہمارا پوفی ہے کیونکہ ہم مت جا تھے وہاں مطلب ویسے ہمارا پتا نہیں تھا ہمیں پھر انسان جب بڑا ہو جاتا ہے پھر رشتے داروں کی پتہ چلتی ہے کون کیا ہے کس کا کیا ہے تو پھر مطلب ہمیں ان کا ان کے ساتھ ایسی ریلیشن نہیں ہے جیسے ہوتی ہے چاچو چاچو کی یہ پھوفی مطلب وہ ہم ہم ان کا تھا پر کچھ مثلا ہو نہیں کچھ مثلا ہو گیا تھا پھر ہم نے ان کے ساتھ مطلب اتنا نہیں رکھا
ٹھیک
جو میرے بابا کی پراپرٹی تھی انہوں نے وہ سارا کھایا اس نے مجھے
ہمارا یہی مثلا ہے
ھم
مطلب جہاں دیکھو ہماری دادی ابھی بہت بیمار ہیں نا مطلب
ہوں میں نے سنا ہاں
بہت زیادہ بیمار ہے لیکن اس کے باوجود بھی فر وہ چیزیں دیکھنا یہ چیزیں دیکھنا اس کو مطلب تانے دینا اس وہ تانے دینا وہ غلط بات ہے مطلب ایک تو انسان کھاتا پیتا اچھا ہے مطلب اورگی سب کیسا ہے تا ہے اس کے بعد بھی تم لوگ پیٹھ پیچھے اتنی باتیں کرتے ہو کہ انسان کہتا ہے کہ مطلب ہم ان کو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے
ہاں پھر انسان خود بھی پچتاتا رہا ہم کیوں اتنی عزت دیتے ان لوگوں کی جن
ان لوگوں کو مطلب ان لوگوں کو یہی ان کو لگتا ہے کہ مطلب ہم یہ باتیں کر رہے وہ کر رہے یہ کر رہے ہمیں ہم پتہ نہیں
آپ شکر پڑھو کہ آپ کے پاس دادی ہے کیونکہ مطلب آپ ان کو خدمت کرے آپ کو پتا ہے اس کا کتنا اجر ہے مطلب اللہ تعالی کے پاس مطلب جس کو جو بولنا ہے ہمیں خدا کی قسم یہ تھے نا اڈاپٹ مطلب تھے نا ورا میرا وابا اس کا مطلب ان کو کتنا یہ آپ کے اپنے ہے آپ ان کو اتنا کچھ بولتے ہو و مگر جو میرا دادا تھا نا وہ ان کو مطلب یہ ہے وہ ہے وہ مطلب اچھے سے بول ہاں وہ یہ تو پھر جب ایک بار سنی پر وہ دوسرا دوسری بار بھی بولتا ہے
چلو اللہ تعالی کو دے اب کیا میں بول سکتی ہوں ٹائم ہو گیا اب آپ مجھے وہاں سے کال کرو ٹھیک ہے